ہاں بولیے
ہاں کیا بول رہے تھے بولیے
کال کیے ہیں اب بولیے کیسا ہے
ٹھیک ہے
سب بڑھیا
ہاں
اور بتائیے گھر میں ہے
تب کھیتی ہو رہا ہے
کھیتی ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے ہمارے ادھر
اسٹارٹ ہوا
ہوں
سماپت کب تک ہوگا
سمج د دیکھیے دس بارہ دن پندرہ دن
بارش بھی اتنا اچھا سے نہیں نہ ہو رہا ہے
ہوں
بنا ٹائم میں بارش ہو رہا ہے
بنا ٹائم مطلب
ہاں
مطلب بنا ٹائم مطلب
جیسے ابھی بارش ہونا چاہیے تھا لیکن لیکن ابھی اتنا زور سے نہیں ہو رہا ہے
ہاں
اور یہی ایک مہینہ پہلے ایک دم ہا آا پانی سبرت ہاں
پورا بارس ہوورا
ہوں
ہوں
اور ابھی آتا ہے دس منٹ چل جاتا ہے
دس ہی منٹ پڑتا ہے نا پنیا
ہاں دس منٹ رو دھیمی دھیمی
ہاں اچھا
اور کہیں گئے تھے کہ نہیں گھومنے
ہاں گئے تھے
کہاں گئے تھے
گئے تھے دیوگھر تلکٹ پہاڑ
اچھا کیا کیا دیکھے تلکٹ پہاڑ میں
تلکٹ پہڑا بہت بندر ہے
کس سے گئے تھے آپ لوگ
گئے تھے ہم لوگ دس بارہ آدمی مل کے گئے تھے ایک گاڑی کیے تھے
او فور ویلر نا
ہاں مجک کیا تھا ن ہےجک
ہ کتنا کر کے بھاڑا لگا آپ لوگ کا ایک ایک آدمی کا
ا زیادہ نہیں ڈیڑھ سو ایک سو پچاس
ڈیڑھ سو میں تلکٹ پہاڑ سے مطلب جانا ہے اور آنا
جانا آنا تھا
ڈیڑھ سو
ہاں ریزرو کیے تھے نا ہم لوگ
او بہت سستا میں ہو گیا
ہاں
اورو کم نکلے تھے گھر سے
صبح نکلے تھے آٹھ بجے
اور پہنچے کتنا پہنچایا کتنا دیر میں
دس بجے تک پہنچ گیا تھا
دس بجے تک ہاں سب فرینڈ لوگ ہوں گے تو جانے میں اچھا لگتا ہوگا
ہاں
ہوں سب فرینڈ لوگ آپ کا کدھر کا تھا ادھر آسی پاس کا نا
ہوں آس پاس کا تھا
سر مدھو پور چھیتر کا ہے
مدھو پور چھیتر کا ایک سب مدھو پور پرکھنڈ ایک سب
اچھا تو آئ کب
ہ شام ہو گیا تھا
اور نکلیں کتنا بجے تھے لگ بھگ چار ساڑھے چار بجے نکل گئے ہوں گے نا
وہاں سے نکل ہم لے لگ بھگ تلکٹ پاڑ گئے ہیں نندن پہاڑ گئے ہیں
اچھا تب کھانا وانا کھیں کہ نہیں کھائے وہاں
کھانا ہاں کھانا ہم لوگ بنا کے لے کے گئے تھے
اچھا بنا کے لے کے گئے تھے تب
ہوں ہوں
تب تو آپ لوگ کا کم بجٹ میں ہی
ہاں
گھوم کے آگیا
ہاں
تب اور کیا بولیں
مطلب بہت چھوٹا آدمی ہے
او چھوٹا آدمی ہے
ہاں اسی لیے گھر سے بنا کے لے کے گئے تھے
مطلب سبھی فرینڈ چھوٹا ہے نا
ہوں سبھی چھوٹے ہیں ہم
اچھا تو آپ لوگ بڑا کب تک ہوئیے گا
بڑا دیکھیے ابھی بڑا نہ ہوئے ہیں ابھی چھوٹے ہیں
اچھا اور آیا شام میں گ آیا تھا کیا
آاں
عرفان
احسان نہ گیا تھا ہم لگ گئے تھے ہم لو چھوٹا وہ بڑا آدمی ہے ہم لوگ چھوٹا
اچھا
اس کو ہم دن بھر دیکھتے نہیں ہیں ادھر نہیں آتا ہے کیا کرتا ہے گھر میں
وہ ساگررو خرچ رہتا ہو
سننے میں آیا کہ ہمیں اسکول میں رہتا ہے ایس آئی آر کا فارم بھر رہا ہے سب کا
ہوں آن لائن کرتا ہوں
آن لائن وہ کرتا ہے کہ کوئی اور
آن لائن وہی کرتا ہے لیکن وہ بار بھرتا بھی ہے بہت کم آ رہا ہے وہ
یہ ایک پیج کا کتنا لیتا ہے ایک فارم کا بھرنے کا
ایک ایک آدمی کا لیتا ہے بیس
ایک آدمی کا بیس فم دوٹو نا
ہاں
ا تو دن بھر متنا لگ بھگ دو سو پانچ سو ہو جاتا ہے
زیادہ
زیادہ ت بیٹھے بیٹھے اور اس کو اسکول کا طرف سے بھی ملتا ہوگا
ہاں مکول طرف سے
ہوں کون کون ہے ابھی اسکول میں صرف وہی یا پھر اور کوئی بھرنے والا
کوگ کا
وہی ہے
ہاں
اچھا تب تو اس کا اچھا خاصا ادن ہی ہو گیا ہوگا
ہوں آمدنی تو بہت زیادہ ہوگیا اس کا
تو اسی لیے کیا بول
آمدنی اتنا ہو گیا کہ کوئی لینے والا ہے نہیں
اچھا تبھی اس اسی لیے ادھر ا نظر نہیں آ رہا ہے بہت دن سے
وہ بھی وہ بھی نظر نہیں آئے گا کیا کہ پیسو کوئی لے لے گا نا
ہاں ایک بار گیا تھا لائن کا اس پر
کا ہے
فم بھرنے کے لیے
لین کی اس پر
ہاں آٹھ بجے رات گیا تھا وہ اور تقبیر
ہاں
تک وہ رحمت کابھائی
اچھا
جانتے ہیں نا رحمت
ہاں ہاں رحمت کو جان رہ ہیں اس کا بھائی
ہاں اس کا بھا ہے
تو وہاں پیسہ وسا لیا وہاں
سنے تھے لیا ہوگا ایک فارم کا بیس روپیہ لے رہا تھا
ایک فم کا بیس روپیہ
ایک فم کرنے میں مطلب دو ٹھ رہتا ہے نا
ایک آدمی کا
ہاں ایک آدمی میں کر د گا فارم
ہاں
بہت دور دور سے اس کا کانٹیکٹ آ رہا ہے بھرنے کا فارم
کتنے دور سے آتا ہوگا لگ بھگ
امریکہ
ٹیکا اتنا نہیں وہ مطلب
نہیں بول رہے بت بول رہے ہیں بہت دور دور سے آ رہا اس کا
نہیں آخر لائن کے اس پر کاںزور میں تو بہت پڑھا لکھا پھر بھی آحسان کو کانٹیکٹ کر رہا ہے
ممبئی تو طرف سے دلی
نہیں اس وب تو ادر اسٹیٹ ہو گیا
او رانچ تو رنچ سے آتا ہو گا
پتا ن آتا
رانچی جھارکھنڈ میں ہے رانچی ہے جمشید پور ہے یہ کون سی لاہور دگاہ ہے کھنٹی ہے کوڈرما ہے ہزاری باغ ہے گرڈی ہے مدو پور ہے جامتاڑہ ہے بہتے ہے لگ بگ چوبیس گو ڈسٹک ہے
ہاں چوبیس ڈسٹک
چوبیسو ڈسٹرکٹ سے آتا ہو اسی اسی کے پاس کانٹیکٹ
اچھا دیو گھر ایک پرکھنڈ ہے نا
ج پرکھنڈ میں ڈسٹرک ہے
اچھا ضلع بھی ہے ڈسٹرکٹ بھی د پرکھنڈ بھی تو ہوگا نا
ہاں پرکھنڈ ہی ہے پرکھنڈ ہے لیکن دیکگر ایک ڈسٹک بھی ہے
ہاں ضلع بھی ہے مانتے ہیں لیکن ایکگو پرکھنڈ بھی ہے وہی
ہاں
دیو گھر چھیتر کا پرکھنڈ وہیں پڑتا ہے نا جیسے ہاں پرکھنڈ اس کا دیو گھر ہے اچھا او یہ مدھو پور پرکھنڈ کتنا دور تک گیا ہے کہاں تک گیا ہے ادھر
مدھو پور پرکھن گئے یہاں سے مدھو پور سے مدھو پور سے پتھل جوڑ
اچھا یہ ادھر پتھل ج اور
پتل جوور سے یہاں بوڑھے
اچھا بوڑھائی اس کے آگے میں
بوڑھے سے یہاں ادھر دمنی
ادھر دھامنی اور اس سائڈ میں
کون سائڈ میں
اس روٹ میں جو ایک پہاڑ دکھتا ہے نا ادھر
وہ پہاڑ ہے شاید شاید مدھوے پور پرکھنڈ میں ہے ہ مدھوی پور
متھرا پور مدوپور پرکھنڈ میں آتا ہے
متھراپور شاید مھ مدھو پور پرکھنڈ میں
کوئی دیو گھر پرکھنڈ میں آتا ہے
متھرا پور
ہاں
کون بولو
نہیں ہم ایک بار دیکھ رہے تھے
آاںتا ہوگا ساد
ہاں وہیں بارڈر وہی ہے بارڈر
ہوں وہاں تک ہے لیکن مدھے پور پرکھنڈ
ہاں وہی اسٹیشن تک بارڈر ہے دیکھتے ہیں
ہاں
متھرا پوری اسٹیسن اسٹیشن سے تھوڑا پیچھے ہی ہے
ہاں
ہوں اور ادھر آگے
ادھر
ادھر ادھر مادھو پور کے آگے
مدو پور کے آگے گ ہٹیا ن لگتا ہے کون سے ہے گوہاٹی سمر مڑا
اچھا اور ادھر مارگو منڈا تک
مارگ منڈا ادھر ن مارگ منڈا ادھر ہے
اچھا مارگا منڈا تو پرکھنڈے ن ہے
مارگمن منڈے پرکھنڈ ہے
ہاں تب ادھر کہاں جائے گا ادھر پتھرول والا راستہ میں
ہاں پتھرول تک ہے
لاسٹ پتھرول
ہاں
ہوں مطلب مدھوپور پرکنڈ بہت بڑا ہے سب سے بڑا دیو گھر پرکھنڈ ہے نا
ہاں
ہوں پورا جرسی ڈ ودنات دھام یہ سب سب دیو گھر پرکھنڈ
ہاں
اچھا ای کیا بولتا ہے ایمس جو بنا ہے وہ کون سا پرکھنڈ میں آتا ہے دیوی پور
دو پور پرکھنڈ
اچھا دیو پور پرکھنڈ الگ ہے نا
ہاں
ہوں
جانا کہاں ہے
نہیں ہم کو یہ سب معلوم نہیں تھا ہم نے س تھوڑا جانچ کر لیتے ہیں مدھو پور پرکھنڈ کتنا دور تک سیلا ہے ادھر کتنا ہے
جانا کہاں ہے
جانا اب نہیں ہے کہیں ویسے پوچھنا تھا
جانا کہاں ہے وہ بتائیے
نہیں ابھی جانا نہیں ہے
ادھر آنا ہے
کیاول